ہیلو جی السلام علیکم
ویلیکو السم
جی کیا ریت ہے جناب جی الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر آپ کے ممی پاپا آپ کے گھر پریوار میں سب
سب سب کہہ رہے تو بھائی جانا آپ کے
جی جی الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے
جی بالکل بھائی جان
اور بتائیے آج ہمیں کس ٹاپک پر بات کرنی ہے
بتائی لیتے ہیں کچھ سح ٹوپ
ا ٹاپک ہم بات کریں سوشل میڈیا پر آج کل کا تو دور چل رہا ہے سب سے ا سو سل
بالکل بالکل بالکل
جو جو یہ سوشل میڈیا ہے نا بھائیین
ہ
اس کا اگر ہم اچھے سے اگر یوز کریں م جائے گا تو ہم ان شاء اللہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں
بالکل
ٹھیک ہے نا آج کل دیکھا بھی جاتا ہے جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں موسٹلی بہت اچھی طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں بہت سارے اس میں ایپس بھی دے رکھے ہیں اور پیسے ارن کرنے کا بہت سارا سسٹم بھی ہے اس میں فون میں چھوٹا موٹا بزنس ہم اسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اگر اس کا ہم اچھا چلے یوز کریں نا سوشل میڈیا کا تو پھر ہم انشاء اللہ بہت جل کامیابی ہو سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اپر جو اس پر اپنا ٹائم دے ویسٹ کرتے ہیں ادھر ادھر کے چیزیں دیکھ کر یوز کرتے ہیں اس کو غلط طریقے سے انسٹا پر ری اسکرول اور بھی کافی سارے ایپس ہیں جس پہ اپنا ٹائم پورا ویسٹ کر دیتے نکال دیتے تو ان کو کیا ملتا ہے لاسٹ میں کہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ پہلے سے تھوڑا اس پہ دھیان دیتا اچھے طریقے سے اس سے میں سیکھتا تو آگے چل کے مجھے کامیابی مل سکتی ت ب بہت ٹائم گیا اب
کیوں ابھی دیکا جائے نا تو سوشل میڈیا کا یوز کیا جائے نا تو اچھے سے یوز کر سکتے بٹ کیا ابھی کے ٹائم پہ لوگ یوز کرے سوشل میڈیا کو اونلی اپنے ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں یوز اپنے مس یوز کے لیے یوز کر رہے ہیں کیوں کیوںک دیکھو اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا میں بہت سی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہے کیوں اس کو ایجوکیشن کی طرح یوز کر سکتے ہیں کیہ بہت سے موٹیوینل چینلس ہوتے ہیں تو ان کو ان کو بالکل ایک ز کر سکتے ہیں موٹیوین لیےز کر سکتے ہیں اپنے کیا دینک جیون میں جیسا دیکا جائے گا دینک جیون کی دن چریا ہے نا اپنی تو اس میں یہ چیز ضروری تو ہے بٹ یہ چیز جب ضروری ہے جب اس چیز کا مس یوز نہ کیا جائے
کیا جائے بھائی جان بالکل آ نے صحی فرمایا
بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بہت کچھ ہوتا ہے اپنے انڈیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے دیش میں ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے ان سوشل میڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیتا ہوٹل میں ریڈ میں پکڑا گیا وہ ایسا گیا وہ ایسا گیا ہاں کیسے پتا چل رہا ہے مے لیے سوچ
یہ سوشل میڈیا جی جی بالکل آپ نے صحی فرمایا بھیا
اور یہ لوگ کہناا کہ سوشل میڈیا کو صحیح یوز میں نہیں لے رہے اس کا اگر صحیح یوز دیکھا جائے نا تو سوشل میڈیا اپنے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے وہ صحیح ہے ایسا نہیں بالکل بٹ اس چیز کو اگر اچھے طریقے سے مس یوز نہ کر کے صحیح طریقے سے یوز لیا جائے تو یہ اپنے لیے ایک بیٹر چیز ثابت ہوتی ہے
جی بالکل آپ نے صح فرمایا جیسے کہ ہوتا ہے نا بھائی جان سوشل میڈیا آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے نا فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ یوٹیوب پوٹر وغیرہ جیسے ایپس اس دنیا کو ایک دوسر ایک دوسرے کے قریب لے دیا ہے ٹھیک ہے نا جیسا کہ صرف ایک کلک سے ہم کسی بھی انسان تک پانی اپنی جو مطلب اپنی بات پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلے سوشل میڈیا کے جو فائدے ہیں بہت سارے فائدے بھی ہیں بھائی جان اس کے دنیا بھر کی جو لاسٹ نیوز اور انفارمیشن جلدی ہمیں مل جاتی ہے بھائی آج کل جیسے کہ دیکھو ادھر کچھ ہوا جیسے کہ آپ نے بھی بولا کہ جیسے کہ کوئی من کوئی بڑا آدمی ریٹ میں پکڑا گیا تو ہمیں کیا کیا ہوتا ہے کہ جلد ہی اس کا پتا چل جاتا جاتا یہ کس سے ہوتا ہے سو سوشل میڈیا سےتا ہو رہا ہے آج کل ایجوکیشن کے لیے بہت یوزفل بھی ہے یہ اور ہانیکارک بھی ہے بھائی جان جیسے کہ کلاسز لیکچر وغیرہ ہم اس سے لے سکتے وہ جو مٹیریل آسانی سے اس پہ مل جاتا ہے بھائی جو ہمارے پڑنے کی سامگری وغیرہ ہے ٹھیک ہے بجلیس اور مارکیٹنگ بھی کے لیے بھی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے بھائی جان
بالکل بالکل
جو اس کا اچھے سے یوز کرے گا نا تو وہ فائدے مند رہے گا اور فیملی فرینڈ اینڈ کنیکٹو میں رہنے کا بہت آسان ہو گیا ہے جو سوشل میڈیا ہے جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اپنی اس اسکلس دے کر کیریئر اور جو انکم بھی بنا سکتے ہیں بھائی فیس بک اس سے سوشل میڈیا کا اب جیسے کہ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی نقصان کے بارے میں تو نقصان زیادہ سے زیادہ یوز کرنے سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بولا تھا اور پڑھائی یا کام پر برا اثر بھی پڑتا ہے اس سے فیک نیوز اور افواہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں جو سائبر سائبر گولنگ ہے اور آن لائن فراڈ کا خطرہ رہتا اس سے بھائی پرائیویسی اور پرسنل انفارمیشن لیک ہونے کا پھرکسو ہوتا ہے اس سے بھائی یار سوشل میڈیا کی ایڈیشن مینٹل ہیلتھ پر بھی اثر ڈالتی ہے بھائی جان ہمیں کرنا چاہیے کہ دیکھو اگر ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کا یوز صرف ضرورت اور پزیٹیو کام کے لیے کریں فیک نیوز کو ویریفائی کیا کہ بنا شیئر نہ کریں اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کو وہ نہ دے بھائی یہ ہر روز لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ہی سوشل میڈیا یوز کریں ایسی ہی کچھ جو ہمیشہ ریسپیکٹ فل لینگویج کا استعمال کریں اور دوسروں چت کریں یہی سارا کچھ اگر ہم اس پہ کریں گے تو ہمیں تھوڑا فائدہ ہی ملے گا
بالکل بھائی جانا کیوں ابھی آپ پ نے دیکھا ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سوشل میڈیا کا کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کیوں آپ نے دیکھا ہوگا بالکل کیوں کیک چھوٹے بچے کیا کچھ زیادہ ایکٹو رہتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز کیا ہے نا کہ چھٹے بچوں کے لیے ہانیکارک ہے بہت تھا تو ایک تو وہ ان کی ابھی عمر نہیں اتنی کہ وہ سوشل میڈیا کے لائق ہے ٹھیک ہے ان کی ایجوکیشن پہ فرق پڑتا ہے ان کی آنکھوں پہ فرق پڑ رہا ہے اور جو مطلب جیسے کہ وہ فزیکلی کھیل کود کرتے ہیں نا کھیلتے ہیں کو ان چیزوں میں کیا پھر وہ نہیں جا پاتے ہے تو آپ کو بتیا کہ دیننےک جو ہے اگر بچہ چھوٹا ہے اگر مان لیجیے کہ پندرہ سولہ سال کا بھی ہے نا تو اس لی کھیل کود ضوری ہوتا ہے نہ کہ سوشل میڈیا لیکن وہ ان چیزوں کو بھول کے سوشل میڈیا کا یوز کر رہا ہے یہ ان چیزوں کے لیئے غلط ہے
جی جی آج کل دھا جا رہا ہے نا بھائی جان دیکھو ج پڑھائی کا دور چل رہا ہے ابھی جو بچے ہیں وہ صبح صبح اٹ ہیں پہلے ان کو چاہیے کیا چائے ناشتے سے پہلے چاہیے ان کو فون خون چلائیں گے اچھے سے کھانا نہیں کھائیں گے اچھی سے اپنی فٹنیس پہ دھیان بھی نہیں دیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ جائیں گے کالج چھ سات گھنٹے کے لیے پھر آئیں گے پھر فون پہ لگ جائیں گے اچھے طریقے سے کھانا بھی نہیں کھائیں گے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پریوار والوں کو سوچنا چاہیے یہ جو آج کی جنریشن ہے یہ بہت جا رہی ہے کس پر سوشل میڈیا پر بہت ایکٹو رہ رہی ہے تو ہمیں ا بھی تھوڑا چاہیے بھائی جن کی اس پہ دھیان دیا جائے ان چیزوں پ کون کم کرے گا ہم آپ لوگ ہم لوگ ہی کم کریں گے اس کو
بالکل بھائی جرا بالکل بالکل اگر ابھی دیکھا جائے نا تو ان سب چیزوں کے پیچھے اونلی پیرنٹس کی غلطی ہوتی ہے کیوں اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں نا تو وہ چیزیں نہ ہوئے کیوں اگر بچے کو فون بھی دے رہے ہیں نا وہ لوگ تو کچھ ٹائم کے لیے دے کچھ سیمت ٹائم کے لیے ب ٹائم تک تو فون یوز کر سکتا ہے بالکل بالکل اور کیا ارن کو زیادہ سے زیادہ فزیکل نالج دینی چاہی فزیکل کھیل کو کے و کروانا چاہیے کہ وہ چیز کروا سکتے ہیں اونلی اس کے گھر والے پیرنٹس کیوں کوئی دوسا تیسرا بندہ تو آئے گا ہی نہیں بٹ ان چیزوں پہ پیرنٹس دھیان نہیں د کیوں پیرنٹس دھیان کیسے دتا ہے پیرنٹس یہ سجھتے ہیں کہ چلو کوئی د کتنی فون میں لگ رہا ہے اپنا کام ہو رہا ہے ب وہ ان چیزوں کیوں وہ کچھ
بالکم
بالکل بھائی جن وہ کچھ اپنے تھوڑا سا سمے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو اگنور کر دیتا ہے پھر بچے کیا کرتے کئی بچے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ لط راستے پہ چل جاتے ہیں اونلی سوشل میڈیا کے تھرو کیوں آپ نے ابھی کچھ ٹائم پہلے بولا تھا ابھی آپ نے کچھ ٹائم بولا تھا سائبر فراڈ
جی بالکل
تو ابھی دیکھ جائے تو سائبر فروٹ کے معاملے بہت زیادہ آ رہے ہیں ادھر
بالکل بالکل
و کس کے تھرو ہو رہا الی سوشل میڈیا کے تھرو
جی جی بالکل بالکل آج کل جو ہے سوشل میڈیا سے مطلب بہت زیادہ ا وہ ہو رہا ہے سائبر فراڈ ہو رہا ہے آج کل دیکا جاتا ہے جگہ جگہ کی ہمارے ادھر پیسے پھنس گئے ادھر اس نے وہ او ٹی پی مانگا دیے تو اس سے تھوڑا ہمیں ساودھان رہنا چاہیے ہمیں اگر دیکھ ہم ہم یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا تھوڑے ہمیں نالج ہونی چاہیے اس کے بارے میں کہ ہاں اس سے ہمیں بہت بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم کوئی غلط قدم اٹھائےیں تو تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے انون ویکتی کی کوال نہ اٹھائے ان نون ویکتی سے بات
بالکل بھائی جان اب تو بھائی جان کچھ ایسا بھائی جی بالکل بھائی جانب اب تو کچھ ایسا سسٹم آ گیا سوشل میڈیا پہ کہ کوئی بھی بند ہے نا اپنے پس اونلی ایک لنک ڈالتا ہے کچھ بھی ڈال کے بھیجتا ہے اس لنک پہ کہ یہ اس اس چیز کی فائل ہے اس سے تو غلطی سے بھی اگر میں چلو کسی نے ڈال دییا میرے پاس ہی ڈال دی ہے وہ فائل وہ چلو میں سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں تو اس میں کچھ ایسا لکھ رکھا ہے اس سے میرے کو پروفٹ ہو تو میرے کو تھوڑا لالچ آ جائے گ بھائی میرا پرفٹ ہو رہا ہے اور اس میں کیا کروں گا اس پہ کلک کر دوں گا جیسے کلک کروں گا وہ وائرس میرے فون میں گس جائےا
جی ہے
اور گھسنے کے بعد ان کو کیا ہے نا کہ اپنا فون کا ڈاٹا سارا چلایا جاتا ہے ان کے پاس نہ تو ان کو دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہ وہ کال کریں گ بس سایسہ اکاؤنٹ سے گائب کلیئر اور ابھی ہماری رجستھان کی بات بتاؤں آپ کو ہمارے راستھان میں کیا سائبر فورٹ میں نمبر ون پہ چل رہا ہے ہماراجستھان
جی جی ہاں ہاں دیکھا جا رہا ہے بھائی جان یہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا جا ہے کہ ادھر زیادہ فراڈ والا کام چلتا ہے کیونکہ دیکھو ہاں جو بے روزگار آدمی ہوتے ہیں نا وہ کدھر نہ کدھر سے اپنے پیٹ کے لیے کچھ کرے گا تو ہمیں ایک سے بچیں تھوڑا اور ان کو اگر کوئی فراڈ کر رہا ہے تو میں تو ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ یار ایسا مت کرو کسی کے ساتھ کوئی غریب بھی ہو سکتا پھنس سکتا
بالکل بھائی جناب ا بٹ ان چیزوں کو روکا سکتا ہے بھائی جار اگر گورنمنٹ سوشل میڈیا کےر دھیان دینا تو گورنمنٹ سوشل میڈیا کو پرپ دھیان نہیں د رہا بالکل کیوں سوشل میڈیا کا کچھ اسٹرکٹ رول بنا دیننے چاہیے
جی جی جی جی جی
تاکہ ایسا کچھ ہونا تو ہونے سے بچ جائے انسان بٹ ان کو ان چیز ان چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو مطلب نہیں ہے کسی بھی چیز سے
تو بھائی جان آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھے طریقے بتایا بھائی جان جی خود آاپظ بھائی ج
خدافظھائی جر